ہاں جی ہیلو
کم خھالا
وعلیکم السلام کیتی ہو
ہم بڑھیا ہیں اور آپ بتائیے آپ کے مزاج کیسے ہیں
بھی ٹھیک ہے اور وہاں سب خیریت
جی جی سب خیریت اللہ کا شکر ہے
بس نہیں یہاں ویسے سب خیریت ہیں بس وہی تھوڑا سا پپو جان اتنی وہ ہو رکھی ہیں کیا کریں انہیں بیماری کا نہیں پتا اتنا کیا کرے روز انہیں دوا کھانا لے کے جا رہے ہیں ہم ان کی مرض کا ہمیں نہیں پتا چل رہا کیا ہے کیا نہیں ہے ہم بڑے پریشان ہیں ان کے لیے
صاحب کیا بول رہے ہیں
حکیم کیا بتائے حکیم صاحب کوئی آ نہیں بتا رہے کہہ رہے ہیں سیوا کرو بس ایسے ان کی دیکھ بھال کریے اب کتنی دیکھ بھال کرے اب ویسے دیکھے تو سب آئے ہوئے ہیں مومانی وغیرہ سب آئے ہوئے ہیں کیا کریں لیکن چل رہا ہے سب وہی جو اللہ کرے اب کیا کر سکتے ہم تو اللہ سے ہی بس دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک کر دو ہم تو کیا کہتے ہیں لے کے گئے دوا خانے وہاں اتنا بھیڑ اتنا وہ دیکھ کے ہمارا تو ایسے لگ رہا یہاں سے چل اتنی بیماری پھیل رہی ہے گرمی اتنی ہو رہی ہے کیا کرے
بالکل بالکل بالکل نمبر بھی نہیں آ پاتا ہے جلدی سے
نہیں نہیں نمبر یہ کہو گے ہم نے بھائی جان کو صبح کا بھیجے ہوئے کہ بھائی جان نمبر کرا کے آؤ تب جا کے پھر بھی پورا دن ہمیں لگ گیا ہمارا نمبر نکل گیا
آپ
جانے مان حکیم صاحب ہے کیا کریں بہت ہم بھی تو ٹھیک نہیں ہے ہم بھی اپنی دوائی ہولی بس ایسے ہی چل رہا ہے چل رہے ہیں کر رہے ہیں کیا کریں
ایک خالہ بس یہی ہے دکھاؤ بس اور اچھے سے ہر چیزساف کو دکھاؤ اور اچھے سے دوا لو صحت کا دھیان رکھو
بس یہی چل رہا ہے اور کیا کرے کر بھی کیا سکتے ہیں تو موسم اتنا خراب چل رہا ہے صبح دیکھو شام دیکھو اتنی گرمی پڑ رہی ہے گرمی کا ہی نہیں پتا کیا کر کے مانے کی کرمی
بس ہو اور یہی ہے دیکھو اللہ کے بھروسے ہم بیٹھے ہیں میں نے کہ جو آپ کو کرنا ہے اللہ وہ کرو آپ سے تو چ پا اللہ سے جو اللہ کی مرضی دیکھو ہونا تو وہ ہے نہ آپ کی چلنی ہے نا ہم ہماری چلنی ہے
کلک د او
طبیعت کیسی ہے رحیم بھی تو کی بھی طبیعت خراب تھی
بھی ٹھیک ہے اس کا بھی کیا بتائیں اس کا بھی ایسےج چل رہا ہے اس کی مرض کا نہیں پتا چل رہا کیا ہے کیا نہیں ہے ہم کہہ رہے ہم تو بہت پ نے اپنے پریوار کو لے کے بہت پریشان ہر آدمی بس ایسے ہی ہے ہر سخت ایسے یہ کیا کریں اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہیں کبھی کبھی کر کرو اپنی خال کو فون
جی جی بالکل بالکل ہ اور بتائیے
تو آج ہی بچے یاد کر رہے تھے ہم نے کا فون نہیں آیا ہے بہت ٹائم ہو گیا سب وہی ہے اپنے اپنے پریوار میں سب وست ہو جاتے ہیں
ہی نہیں لگ پاتا ہے بچوں کا ہو جاتا ہے ان کو صبح صبح تیار کرنا مدرس چ چھوڑ کے آنا کافی کام ہو جاتے ہیں بہت سارے ٹائم ہی نہیں لگ پاتا ہے
ہاں ہاں آ جاؤ اب تو کچھ ٹائم مدرسہ تو بند ہو گئے اب ہے
جی جی بالکل کل اپنے شوہر سے بات کریں گے تو بتائیں گے آپ کو
ہاں کہو چھوڑ دو ہمیں اپنی خالہ کے پاس اچھا لگتا اچھا لگے گا سب اچھا لگتا ہے پو کو بھی اچھا لگے گا کماری
بالکل بالکل ہم تو وس اللہ سے یہی گزارش کریں گے جلدی سے آپ کی ساری پریشانیا اسے آپ کو نجات دل
بس بس کیا کرے ہم تو بڑے ہی اس چیز میں ہم تو اس چیز کو لے کے بہت پریشانی میں رہتے ہیں کیا پورا دن ہمارا ایسے ہی بیت جاتا ہے کبھی دوا کھانے جا رہے ہیں کبھی دستر کھانے جا رہ کبھی کچھ بس ایسے ہی ہمارا لگا رہتا ہے بچے ہیں بچوں کا بھی کرنا پڑتا ہے کیا کریں اکیلے ہم کرنے والے ہیں شہر جانا سارا کام خود کرنا یہ کرنا وہ تو ہماری آپا آئی ہوئی ہیں ہمیں تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے
گھر کا
ہاں س سے زیادہ کام تو ہماری آپا سنبھال لیتے ہیں لیکن ہاری بیماری کا جو ہے وہ تو دیکھو ہمیں خود ہی کرنا پڑتا
نہیں نہیں بالکل وہ تو سب آپ کو ہی دیکھنا پڑے گا باہر کا عظیم صاحب کے یہاں لے جانا دکھا کے لے کے آنا
بس یہی ایک تو پھپھوں کو سگرر ہے
ارے ا کھا سگر تو پوچھو ہی مت سگڑ تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہر کسی میں ہر کسی کو ہر ایک تیسرے بند
گھومنا پھرنا یہ کچھ چھو نہیں رہا کیونکہ پہلے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہے خوں سے اب گھومنا پھرنا نہیں ہو رہا تو سبگر اپنی چرم سیما پہ جا رہی ہے کیا بنے دوائیاں چل رہی ہیں انشولن لگنے لگے ہیں ا وہی ہے دیکھ کے چللانا چیخنا درد میں کرتی ہیں تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کیا کرے میں کیا بس اللہ کر جو بھی کر ہی ن پتوں ہے
یہ تو بہت ہی زیادہ شوگر ہو گیا گھٹنوں میں درد ہو گیا یہ تو بہت ہی زیادہ سمسیا ہوئی رکھی ہے بہت آپ نے سنا ہوگا خال اسھاما کی بیماری آپ حکیم صاحب کے یہاں جاتے ہو کافی
بہت ہ بہت جد
ہم گئے تھے ابھی ابھی ہمارے کیا بول پڑوس میں رہتے ہیں تھوڑے جانتے ہیں ہم ابھی نئے نئے آکے تھوڑا رہنے لگے وہ بھی تو ان کے بچے ا تھا ان کو بتا رہی اس کو چار سال کا تھا اس کے تب سے استھما کی سمسیا ہے
ارے بھیا اللہ رحم بس اللہ ہی رحم کرے کیا کریں چار سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے یہ بتاؤ
اور استھما کی بیماری
نہیں پتا قدرت کا کب کیا کرے بھگوان اللہ کا نہیں پتا
بس تو بچوں کا یہ ہی ہے اگر اللہ نوازے تو انہیں اچھے سے نوازے ورنہ نہ ہی دے حالات تو زیادہ بہتر ہوتا ہے
یہ تو ہے دیکھو ہماری قوم میں تو پہلے ہوتا تھا دس دس بارہ بارہ ہوتے تھے اب کا اب سب ایسا چلن ہو گیا کہ دیکھو اب تو ایک ایک دو دو سب ایسے ہی ہو گیا ہے ہم تو بس پریشان ہیں اپنی پھوپھوں کی وجہ سے روز پھوپھوں کو ہسپتال لے جانا پڑ رہا ہے وہاں بھی ماسک ویئر کر کے جانا پڑتا ہے کیا کرے
کوئی تو الاؤڈ ہو گیا کھالا ہے تو ماسک پہن کے جاؤ ورنہ دوا کھانے اینٹری بھی نہیں مل پاتی ہے
نہیں وہاں نہیں اتنا آدمی ہے اتنا انسان ہے وہاں پت ہی نہیں ہے کتنا کیا ہر روز اتنا بیمار ہے پت نہیں کیا ہے بیماری نئی نئی بیماری نئی نئی بیماری ہمارے تو ایک پڑوسی ہے کینسر سے ہو گیا ان کو اور ہماری تو نہیں ہے کاسٹ الگ ہے پر ان کو اتنا ہم دیکھتے ہیں ان کے بچے اتنا ان کی ساتھ مطلب کرنا کرانا ہاسپٹل لے جانا ہمیں لگ رہا تھ ر کرا رہے ہیں اور پھر بھی کوئی انتر نہیں ہے کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہم تو دیکھنے گئے ہم تو کہہ رہے چچا تم کو تمہاری اتنی سیوا ہو رہی بچے کر رہے ہماری اس میں تو کوئی کرے گا ہی نہیں تو دیکھ کو ایک ہر مطلب انسان کھڑا ہے کرنے کے لیے بہ ہے بیٹے ہے جو بھی ہے سب کر رہے سب لیکن بس بھگوان کی مرضی ہے وہ کچھ کھا نہیں رہے پائپ گلے سے ڈال دیا ہے ان کا وہ کھانا ہوتا ہے نا وہ پائپو کے دوار ان کے اس میں پہنچایا جا رہا ہے میں نے کہا یاد ہو میں نے کہا اللہ ان کو جنت نصیب کرے جو بھی ہے دیکھو دکھ جھیل رہے بہت دیکھ کے بھی لگتا ہے بگوان اللہ کچھ کرو ان کا
خالا سب کر موگ کھیل ہے
اب وہ تو دیکھو ہم ان کے یہاں جاتے ہیں تو آدھے تو ہمیں بھی ہو گیا وہ کرتے رہتے بھگوان کچھ کرو ہمارے ہم اپنی بھاشا ہم اپنے اس میں اللہ بولتے ہیں وہ اپنی بھاشا میں بولتے ہیں بھگوان یہ کرو میں نے کہا دیکھو بگوان اللہ ہے تو سبھی کی ہم اپنا کہتے ہیں تم نا کہتے ہو
خا لا اتنی یہ تو ہے اب جو کچھ انہوں نے کر لیا اتنی جلدی اللہ جنت نصیب نہیں کرے گا
یہی تو دیکھ کے تو لگتا ہے اللہ یہی سب کو اچھے برے اس کا یہی دیتا ہے بھاگیہ کا لھا جوکھا ہے جو بھی ہے صی کہتے ہیں یہ کیا کر ہم تو اپنی خ کو چل ہے اچھا لگا بات کر کے تم سے آؤ کبھی اپنی خالہ کے گھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے وعلیکم سلام